ہلو وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو شکر اللہ کا شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے وہاں سے سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہوپ
میں ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ بتائیے آپ کیا کر رہی ہو
میں مگو کھا رہی ہوں عام خریو عام
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی
ہ
اور آپ نے چائے بھی
نہ میں نے ابھی نہیں کیایا ہے ا بیچا
چائے نہیں پی میں تھوڑا بزی تھی اصل میں د نہیں چار بجے سے
اچھا کیا آپ کیا کر رہے تھے
میں بس کچھ کا تھا مجھے
ج ٹھیک ٹھ وہ کیا ختم کام وہ کام کیا ختم چکا
ہاں مجھے لگا پہلے ہم بات کریں گے پھر رہوں گی اور
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
جی جی
اگر آج کہاں تھی گھر سے بازار وازار نکلی آج
نہیں نہیں میں بیمار ت
اھا ٹھیک
جی اور بتاؤ آپ آج جب میں بازار سے گزر رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں کو نہیں آج کہاں گئی تھی میں بازار آج نہیں آج نہیں گئی تھی میں کل کل سوائ سوری کل جب میں بازار سے گزر رہی تھی نا تو میں نے کچ لوگوں کو بدعنوانی کے بارے میں گفتگو کرتے سنا مجھے لگا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر شخص کو سوچنا چاہیے
ہوتا ہوتی کیا ہے
ہ کرپشن
اچھا ٹھیک تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بدعنوانی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے صرف ملک کی ترقی رک جاتی ہے بلکہ عام لوگ بھی بہت سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں
مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے ہمارے محلے میں ایک بزرگ آدمی بتا رہے تھے کہ انہیں ایک ضروری کاغذ حاصل کرنے ہے لیکن کئی مرتبہ دفتر جانا پڑا ہر دفعہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے اور آخر میں اس نے گ کو غیر قانونی کو طور پر پیسے طلب کیے گئے
ہ جی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے وقت عام ہو چکے ہیں کچھ لوگ اپنے اختیار اور عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی نے سوال نہیں کیا جائے گا اس لیے وہ دوروں دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں
میں سوچتی ہوں کہ بدنوانی صرف پیسے لینے دینے تک محدود نہیں ہوتی ہے بلکہ کبھی کبھی رشتہ داری جان پہچانے اور ناانصافی بھی ایسی زمرے میں آتی ہے جب کسی حقدار کو اس کا حق نہ ملے اور کسی اور کا ناجائز طور فائدہ دیا جائے تو یہ بھی بدنوانی ہی ہے
بالکل اسے صرف رشوت تک محدود سمجھنا غلط ہوگا اگر اس کی تعلیم یا نوکری کے موقع پر کچھ غلط کیا جائے تو بہت غلط ہے اہمیت دی جائے تو یہ بھی بدعنوانی کی ایک شکل ہے
ایک دفعہ کی بات ہے میرے پوفی کے بیٹے نے بہت محنت سے امتحان دیا تھا اسے امید تھی کہ اس کی قابلیت کی بنیاد پر اسے ملازمت مل جائے گی مگر بعد میں پت چلا کہ جی
جی بس اس دنیا میں آپ کی کزن کیا ایگزامس دیتے ہیں
جی بتائیے بتائیے
بچسوں دو نا تم ایک دفعہ تھی نا وہ اس کو میرے پوفھے کی بیٹی کی محنت میں ایگزام دیا تھا اسے بہت محنت سے ایک دیا تھا اسے امید تھی کہ وہ قابلیت کی بنیاد پر اسے ملازمت مل جائے گی مگر بعد میں پہ چلا کہ کسی دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی وجہ سے وہ موقع دے دیا گیا
جی اگر ایسے وقت سن کر دل دکھتا ہے جب محنت کرنے والوں کو ان کا حق نہیں ملتا تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے وہ سوچنے لگتے ہے کہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں حقیق حقیقت میں محنت کی ترقی کا اصل ذریعہ ہے
مجھے لگتا ہے کہ بلنوانی کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے تو ان کا نظام نظام پر بھروسہ کم ہو جاتا ہے
جی یہ بات بہت اہم ہے کسی بھی معاشرے کی بنیاد اعتمداد پر قائم ہوتی ہے اگر لوگ کو یقین ہو کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا تو وہ قانون کا احترام کرتے ہیں لیکن جب بدعنوانی عام ہو جائے تو لوگ مایوس کا شکار ہو جاتے ہیں
ہ ہ میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں سنو گے
جی بتائیے
ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے ایک کا نام حامد تھا اور دوسرے کا نام عدنان تھا ہاں ا میں محن اور ایمان تھا جبکہ عدنان ہمیشہ آسان راستے تلاش کرتا تھا
جی مگر آپ کہاں پہنچے
جی
جی اچھا ٹھیک یہ کہانی دلچسپ لگ رہی ہے آگے بتاؤ
گاؤ میں ایک نیا ادارہ قائم ہوا جہاں نوجوانوں کو کام دیا جانا تھا حامد نے بہت محنت سے تیاری کی لیکن جو عدنان تھا عدنان نے بھی درخواست دی مگر اس نے تیاری کرنے کے بجائے ان افراد سے رابطہ کیا جو بارش کر سکتے تھے
پھر کیا ہوا
امتحان اور ملاقات کے بعد حامد کا یقین تھا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن نتیجہ آیا تو اتنان کا نام تھا جب لوگ حیران تھے کیونکہ حامد زیادہ قابل تھا
یہ تو مگر نا انصافی ہوئی
جی ہاں کچھ عرصے بعد جب رشید کا ذمہ داریاں دی گئی تو
کیا رشیے ت
جی ہاں کچھ جی ہاں کچھ ایسے کچھ ایسے با جب اس کا ادنان کا ادنان کو ذمہ داریاں دی گئی تو انہیں ٹھیک طور پر نبھا نہیں سکا وہ ادارے کا نام متاثر ہوا اور لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا آخرکار ذمہ داری کا احساس ہوا کہ قابلیت کے نظر انداز کرنا غلط تھا
اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب فیصلے ایمانداری کی بنیاد پر نہ ہو تو پورا معاشرہ نقصان اٹھاتا ہے
بالکل بدعنوانی کا اثر صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتا ہے اس کے نتائج دور تک پھیلتے ہیں
میں بھی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ہمارے قریب ایک علاقے میں سڑک کی تعمیر کے لیئے بہت سارا پیسہ مقرر کیا گیا تھا لوگ خوش تھے کہ سب سفر آسان ہو جائے گا
جی
جائے گا
پھر کیا ہوا
کا شروع ہوا مگر چند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
جی آب آ رہی ہے
ہاں
تحقیق سے معلوم ہوا کہ تعمیر میں گیرر معیاری سامان استعمال کیا تھا اور پیسوں کا بڑا حصہ ذاتی مفاد کے لیئے رکھ لیا گیا تھا
اس کا مطلب ہے کہ بدعنوانی کی وجہ سے عوام کا پیسہ بھی ضائع ہوا اور لوگوں کو بہتر سہولیت بھی نہیں مل سکی جیسے کہ اس نے ہم اتنی محنت کی تھی تو لیکن عدنان کو یہ بنایا گیا
جی ہاں بالکل اسی بدعنوانی ترقی کیرا ممبی رکاوٹ ہے
تمہارے خیال میں لوگ بدن وانی کی طرف کیوں معین رکھتے ہیں
میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہے کچھ لوگ لالس کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایمانداری سے کام کریں گے تو دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے کچھ افراد کو بچپن سے درست تربیت نہیں ملتی
میں بھی سمجھتی ہوں کہ تربیت کا بہت بڑا کردار ہے اگر بچوں کو چھوٹی عمر سے سچائی اور ایمانداری کی تعلیم دی جائے تو وہ بڑے ہوک بہتر شہری بن گئے
بالکل گھر اور تعلیمی اداروں دونوں مل کے سلسلے میں عام اہم ذمہ داری ادا کرتے ہیں
مجھے یاد ہے ہماری اسانیہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر تم چھوٹے باتوں میں ایماندار رہو گے تو بڑی ذمہ داریوں میں بھی ایمانداری کا مظاہرہ کرو گے
یہ بہت خوبصورت بات ہے ایمانداری ایک عادت ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے
کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی ایمانداری سے کیا فرق پڑے گا جبک پورا نظام خراب ہو گیا ہے
میں اس بات سے متفق احتفاق نہیںیرت ہر تبدیلی ایک شخص سے شروع ہوتی ہے اگر ہر فرید اپنی ذمہ داری سمجھے تو دھیرے دھیرے پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے
بالکل اگر ہم خود غلط کام کرنے سے انکار کر دیں تو کم از کم ہم اس برے کا حصہ نہیں بنیں گے
اور اگر لوگ مل کر آواز اٹھائے تو بدعنوانی کرنے والے پر دباؤ بھی بڑھتا ہے
لگتا ہے کہ قانون کی سختی سے نفذ بھی ضروری ہے
جب تک غلط کام کرنے والوں کو ان کے عمل کا نتیجہ محسوس نہیں ہوگا تب تک مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو سکتا
لیکن صرف قانون کافی نہیں ہے اخلاقی قدروں کی بھی ضرورت ہے
بالکل اگر انسان کے دل میں قفی خدا انصاف اور ذمہ داری کا احساس ہو تو وہ غلط کام سے بچنے کی کوشش کرتا
ہ میں سوچتی ہوں کہ جب کوئی شخص بدعنوانی کرتا ہے تو وہ چند لمحوں کا فائدہ حاصل تو کر لیتا ہے مگر لمبی مدع میں اسے اور معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے
یہ بات درست ہے نجات طور پر حاصل کی گئی دولت یا فائدہ کبھی حاصل اصل سکون نہیں دے سکتا
ایک اور بات جو مجھے پریشان کر ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی لو بادل وانی کو کو عام بات سمجھنے لگتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ غلط ہے آج گفتگو ہماری بہت بہت ت رہ ہی چلو اللہ حافظ